ہیلو
ہیلو اللام و علیکم
ہیلو
ہیلو آواز آ رہی ہے ہماری ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے ہماری آواز آپ کو آ رہی ہے
جی آ رہی ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی ہم بالکل خیریت سے ہیں آ
ہم بھی بالکل خیریت سے ہے اور فرماے آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہے
جی سب خیریت سے ہے بس ابھی موسم تو کچھ زیادہ ہی سہانا ہو رہا ہے آج کل تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں سارے
بارش کا سمے ہے تو کافی اچھا لگتا ہے ہرا بھرا رہتا ہے تو کافی سکون بھی ملتا ہے یہ مو موسم میں مطلب گرمیوں ٹائم پر دیکھا جائے تو ہر چیز کی دقتیں ہوتی تھی بارش وغیرہ میں بھی جب دیکھا جائے تو دقتے ہوتی ہے پر گرمی سے تو راحت ملتی ہے ہم لوگوں کو
جی بلکل سہی فرما رہی ہیں آپ ایسا ہوتا ہے کہ جی جی وہ ناشتہ ہو گیا ہے بس یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیں آپ کا ہو گیا ناشہ
بلکل ہمارا بھی ناشتہ ہو تو ہم بھی یہی فری بیٹھے تھے
اچھا ہم کہہ رہے تھے آج کل کھیلوں کا مہاتوے کتنا زیادہ
بلکل کھیل کود وغیرہ دیکھا جائے تو کافی اچھا ہے اپنی زندگ زندگی کے لیے
آج کل جتنا مطلب بچے لوگ بچے کھیلیں کھیل کود میں رہے ان کے لیے اتنا زیادہ وہ چیز اچھی ہوگی آگے چل کر
بلکل کھیل کود وغیرہ س نا صحت بھی کافی اچھا رہتا ہے صحت کو بھی اچھا فٹ وغیرہ رہتے تازگی میں محسوس کرتے آج کا زمانہ دیکھو کھیل بلکل وغیرہ سبھی آگے جا کے اپنا بھشیہ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں
بلکل سہی فر مارہی ہے اپ کھیل کود میں جتنا زیادہ بچے رہیں گے ان کا زدہ اتنا زیادہ ان کا بوشیہ اجل رہے گا آگے چل کر کہ وہ لوگوں کو زیادہ مطلب اب اپ جاب وغیرہ کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی اگر وہ کھیل کود میں اچھے سے رہیں گے تو ان کو ایسی اچھی خاصی جاب مل جائے گی
بلکل سہی فرما رہی ہو آج کل دیکھا جائے تو یہے بچوں کا ہوتا ہے جس کو پڑھائی لکھائی من نہیں لگتا ہم کو کھیل کود وغیرہ نہ من لگتا آج کل دیکھا جاتا ہے کھیل کود وغیرہ میں بھی آگے جا کے کتنا بوشیہ بنا سکتے بچوں کو دیکھو کرکٹ وغیرہ جیسی چیز ہے بیڈمنٹن سومنگ کلاس اب تو دیکھا جائے تو ہر جگہ دیکھا جائے اسپورٹ وغیرہ میں اس میں اپنا بوشیہ وغیرہ بنا ہی سکتے اور آج کل بچے تو اپنے بوشیہ کے لیے کافی ٹریننگ وغیرہ بھی لیتے ہیں کوچنگ وغیرہ جاتے تو کافی اچھا ہے ہمارے محلے کے بچے بھی دیکھا جائے تو اسکول کے بعد ہے نا کا کرکٹ کوچنگ وغیرہ تو وہاں پر جا کے سیکھتے بھی ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے کہ کھیل کود بھی ہمارے اچھا بھی ہے اور ان کی امی ابو بھی کھیل کود کے لیے کافی آگے سپورٹ وغیرہ بھی کرتی تو کافی اچھا لگتا ہے پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا ان کو لگتا تھا کہ کھیل کود وغیرہ سے ہے نا بوشیہ نہیں ہے آج کل دیکھا جائے کھیل خود وغیرہ سے کتنا زیادہ بوشیہ ہے ٹی وی وغیرہ میں اتنے اتنے مے وغیرہ لاتے تو کافی اچھا لگتا ہے
بالکل سہی فرما رہی ہیں آپ مطلب آج کل جتنے بچے پڑھ لکھ کر آگے نہیں بڑھ رہے سب سے زیادہ تو کھیل کود سے بڑھ رہے ہیں بچے
بلکل
ایسا ہے کہ جتنا وہ لوگ کھیل کود کھیلیں گے ان کی باڈی اتنا زیادہ مطلب اچھے سے آگے بڑھے گی گرو کرے گی پھر وہ لوگ اتنی اچھے سے مطلب ان کے اندر طاقت آئے گی اتنی زیادہ اسٹرینتھ آئے گی تو وہ لوگ اچھی سے ساری چیزیں کر پائیں گے
بلکل ٹھیک فرما رہی ہو تو پہلے ہوتا کیونکہ امی ابو کو لگتا تھا کہ کھیل کود وغیرہ میں بوشیہ نہیں ہے تو ان کو ہمیشہ بولتا تھا صرف پڑھائی وغیرہ پہ ہی دھیان دو تعلیم وغیرہ ہے لو کیونکہ اسی سے بھوشیہ ہے اب اس زمانے کے حساب تو امی ابو بھی دیکھا جائے تو زمانے کے حساب سے وہ بھی بدل رہے ہیں اپنا کھیل کود میں بھی اتنا بھوشیہ کہ ان کے امی ابو بھی ان کا پورا ساتھ دیتے کھیل کود وغیرہ کے لیے کہ تم جاؤ کرو یہ سب جس چیز میں تمہارا من لگتا ہے کئی بچوں کو کرکٹ من لگتا ہے بیڈمنٹن سومنگ جیسا ہر دیکھا جائے تو ہر اسپورٹ وغیرہ میں دیکھا جائے کھیل کود وغیرہ میں ہر چیز میں بھوشیہ ہے اور ابھی سے ہی تیاریاں بھی کرتے کافی بچے دس پندرہ سال کی عمر ہو جاتی ہے تو الگ الگ کوچنگ وغیرہ رہتا تو دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے تو ٹریننگ وغیرہ لینا اسارٹ بھی کر دیتے اور اسکولوں وغیرہ سے بھی ہوتا ہے کہ کو شن وغیرہ ہوتا ہے تو اسکول بھی ایک دوسرے اسکول میں لے کے جاتی ہے پھر جیسے ڈسٹک وغیرہ ایسے ایسے پورا بڑھتا ہی جاتا ہے تو بچے بھی سیکھتے رہتے ہیں اور ایک دن جا کے ان کو بہت بڑا موقع کا بھی ملتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اور آج کل امی ابو لوگ ہیں بچے کے پیرنٹس کو بھی بہت سپورٹ کرنا چاہیے تو یہ ان کو پیچھے کیکہ آگے چل کے انہیں کا بھوشیہ اچھا ہوگا اگر وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں گے تو ان کے بچوں کا ہی بھوشیہ کافی اچھا ہوگا
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اب تو بچوں کو دیکھا جائے تو پڑھائی لکھائی میں من نہیں لگتا ہے کھیل کود میں لگتا ہے تو کھیل کود میں بھی بھوشیہ ہے کئی بچوں کو فون وغیرہ چلانے میں فون وغیرہ کی کافی زیادہ جانکاریاں رہتی تو ان میں بھی الگ الگ بھوشیہ دیکھا جائے تو فون میں بھی الگ الگ بھشیہ بنا سکتے آج کل تو ایسا ہے کہ آپ کو جس چیز میں نہیں من لگتا دوسری چیز میں من لگتا ہے تو اس کا بھی ایک الگ بھوشیہ وغیرہ اس میں بھی اچھا خاصا بڑے ہو کے ب وغیرہ بنا سکتے ہیں تو کافی اچھا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمیں مل رہی تو ہمیں ان کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی ہے اب آج کل کے سمے میں تو اتنی زیادہ فیسلی تی آ گئی ہے ساری چیزوں کی کہ کسی کو کوئی چیز کا مطلب کسی چیز کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل کل بھی انشاء اللہ ہم تو سوچتے ہیں کہ آج کل جتنے بچے ہیں اسکول ہو گئے یا پھر جو بھی چیزیں ہو گئی سب بچوں کو تو اتنی زیادہ فیسلٹی مل رہی ہے ہمارے سمے میں تو اتنا کچھ تھا ہی نہیں پہلے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں تو آج آج کی فیسلٹی ملے تو سب بچے ان کا فائدہ بھی اچھے سے اٹھا ہی رہے ہیں میں پہلے ان کے امی ابو کو لگتا تھا کہ ڈاکٹر انجینئر جیسی ہی چیزیں ہے اس میں ایک بھوشیہ بن سکتا ہے پھر دھیرے دھیرے زمانہ بدلتا گیا تو دھیرے دھیرے دیکھا جائے تو بوشیہ کی بھی دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں آنے لگی ہے اس چیز میں نہیں تو اس چیز میں الگ سے اپنے اپنے بچوں کو جس چیز میں انٹرسٹ ہے اس میں بنا سکتے تے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ آج کل تو ایسا ہو گیا ڈاکٹر انجینئر کی پڑھائی میں بھی کچھ نہیں رکھا ہے جتنا کھیل کود میں رکھا ہے یا پھر فون وغیرہ میں رکھا ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر مطلب جیسے ڈاکٹر کی پڑھائی بھی کر رہے ہیں اس کے بھی تو پیپر وغیرہ ایس لیک کر دے رہے ہیں لوگ تو کیا مطلب کہ پڑھائی ہو رہی ہے پھر جب ہم پیپر ہی ڈھنگ سے نہیں دے پا رہے ہیں
بالکل اور یہ سب میں کافی سمے لگ جاتا ہے ڈاکٹر وغیرہ چیزوں میں بوشیہ بنانے میں بہت ہی زیادہ سمئے لگ جاتا ہے اس میں چاہو تو ہم لوگ کچھ کر بھی سکتے ہیں
بالکل صحیح فرمارہی ہیں آپ
یہ سب چیزے ہو گی تو سب چیز کا ہمیں جلکار وغیرہ تو رکھ چاہیے
بالکل صحیح فرمارہے مطلب بچوں کو ایسا ہے کہ ایک کسی ایک چیز میں تو ان کا انٹرسٹ رہنا ہی چاہیے کہ وہ آگے چل کر اسی چیز میں اپنی بوشیہ بنا سکیں اسی چیز میں آگے بڑھ سکے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو بعد میں
بالکل جو بچوں کا خالی سمے میں جو چیز کرنے کا من ہوتا ہے کئی بچوں کو خالی سمے میں لوڈو وغیرہ ہو گیا چیس وغیرہ کیسی چیزے ہوگی وہ سب کھیلتے کھیلتے ایک دن اتنے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ اس میں اپنا بوشیہ دیکھ پھر لگ جاتے چیس وغیرہ میں دیکھاائے تو کتنا زیادہ بوشیہ وغیرہ ہے اس کا دماغ بھی اتنا تیز رہتا ہے یہ سب دھیرا دھیرا دیکھا جایے تو اسپورٹس وغیرہ اپنی زندگی ابھی آ گئی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ چیس وغیرہ جیسے گیم تو اور زیادہ بہتر ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بچوں کا کیا دماغ لگتا تو بچوں کے دماغ اور زیادہ بڑھتا ہیں ان لوگوں کا مطلب وہ لوگوں کی سوچنے کی شمتا اور زیادہ بڑھتی ہے کہ وہ لوگ کتنا گہرا سوچ سکتے ہیں مطلب وہ سارے کھیل بہت دماغ والے بچے ہی کھیل سکتے تے ہیں
بالکل ہو وہ ابھی سے ہی نا پیسے وغیرہ کھیلنے لگ جاتے تو کافی اچھا لگتا ہے چھوٹی سی عمر تو ٹھیک ہی رہ تو ادر کے اس ہی ایک دم اپنا بوشیہ بنا سکتے ہیں نہ تو اس میں اتنی تو جانکار تو ہو ہی جائیں گے کہ چیس وغیرہ کھیل وہ کیسے ہیں دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے کہ سب چیز میں اپنے یہاں پہ دیکھا جائے ساری چیز میں بھشیہ حالک کی طرح نہیں کہ صرف ڈاکٹر انجینئرگ جیسے ہی چیز میں بوشیہ تھا اگر زمانہ کے حساب سے دیکھا جائے تو بوشیہ بھی اب لیٹ ہو گئی یہ اب ہر چیز میں اپنا بوشیہ وغیرہ بنا سکتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ آج کل تو بچے جن چیز میں دھیان اس میں ان کا بوشیہ اجل ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں پر یہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی پیچھے سے سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کچھ کر رہے تو کل کو وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہی ہوگی
جی
آج کل کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جو یہ صحیح چیزوں میں مطلب اپنا وشواس نہیں رکھتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا ان ساری چیزوں سے پر آگے چل کر وہیں ساری چیزیں ان کے لیے بہت ساری مطلب بہت اچھی ہو جاتی ہے
تو اپڈیٹ جس چیز بھی ہے کرنی وال بھی اپڈیٹ جو رہا ہی ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے اب ہمیں بھی یہ ساری چیزیں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج کل کے بچے مطلب اتنی اتنے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ لوگ کہ انہیں سب چیزوں کا خود ہی خود بخود گیان ہے کہ ہاں ہمیں یہ چیزیں کیسی کرنی ہے کیسا ہوگا کیا صحیح ہوگا کیا غلط تو ہوگا یہ صحیح چیزیں ان کو خود پتہ ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ بچوں کا اب تو ابھی سے پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں کس چیز میں اپنا بھوشیہ بنانا ہے تو شروعات کیسے کرنا ہے آگے جا کے کون سے کوچنگ میں لینا ہے کیسے ہوگا ہر چیز ان کو پتا چل جاتی ہے ٹی وی وغیرہ میں کافی چیزیں آتی ہے تو کافی دھیان رہتا ہے بچوں کو یہ سب چیزوں سے تو کافی اچھا لگ رہا ہے کیا اب بھوشیے بچے اپنے بوشیہ اتنا اچھے سے اجل کر رہے ہیں اپنے بوشیہ کے اتنا زیادہ ٹینشن وغیرہ ہے تو اپنا اچھا بنا ہی رہتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ چلیے آپ سے ہمیں بات کر کے گفتگو کر کے کہ اس بارے میں بہت زیادہ اچھا لگا
مجھے بھی اپ سے بات کر کے اچھا لگا
اللہ حافظ
جی